وعلیکم السلام
خریعت
ہاں ٹھیک سب اللہ کا فضل ہے
چاہے وہ ایک سسی وغیرہ ہو گیا
نہیں ابھی کرنی ہے ابھی تھوڑا وقت باقی ہے اس میں جب بچے اسکول سے آ جائیں گے تو سب مل کے
سب مل کے اچھا ہاں
چائے وائے پنے کا تو موسم نہیں ہے بس کچھ ٹھنڈا ونڈا کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں ہوں
پوجا ہو کے
اور آپ بتائیے
ہمارا زیادہ کچھ نہیں ہے زیادہ کچھ نہیں ہے اپنا اپنے کام سے فارف ہو گئے بش
ہوں کام سے جیسے گھر پہ بیٹھے کام کرتے ہیں تو ہمیشہ فارغ ہی رہتے ہیں بس الاب آپ لیا بیٹھ گئے جب چاہے بیٹھ گئے جب چاہے اھ گئے کچھ برڈن نہیں ہوتا ہوگا نا اس طرح کے کام میں کام کچھ بوجھ نہیں لگتا ہاں
بالکل بوجھ نہیں لگتا دیکھنے والوں کو مگر جو کرتے ہیں ان کے اوپر رہتا ہے
اچھا تو ایسی بات ہے
بالکل مینیجر تال کرتا ہے پوچھتا ہے کتنا کم ہو گیا کیا ہو گیا صبح سے صرف اتنا کیا اتنا کیا
ہوں
فزیکل اب کچھ جسمانی کام تو نہیں رہتا
اچھا
ہاں دماغ دماغی دماغی پریشر رہتا ہے دھمغ لگانا رہتا ہے دمغ ہمیشہ کام کرتے رہتا ہے وہی ایک
ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو گھر سے کام کرتے ہیں ان کا تو موج ہی موج چھ بس لو گھر میں بیٹھو کولر بیٹھو فین کے نیچے پیچے بیٹھو آرام سے لیپ ٹاپ کھولیا چار پانچ بٹن دبا دیے چلو ہو گیا
ہاں ویری گڈ
ایسے ہی سمجھتے ہیں ہم تو
کون سا بٹن دبانا وہ بھی ضروری ہے نا
ہاں یہ بات تو ہے
کون سے
یہ بھی تو معلوم کرنا ضروری ہے صحیح وقت پر صحیح بٹن دبانا چاہیے ہ بالکل صحی فرمایا آپ نے
ہ وہ ٹینشن رہتا ہے کون سا بٹن کب دبانا ہے کون سا بٹن کب دبانا ہے
ہوں
تھوڑا بھی اگر اوپر نیچے کر لیا تو پھر پچے اوپر سے کال آئے گا کیا کیا تم نے بول کے صرف سب صرف آدمیوں کو صرف اتنا ہی دکھائی دیتا ہے اور صرف فین لگا لیا نیچے سے لیپ ٹاپ رکھ لیا ان کا تو کیا آرام سے چل رہا ہے
آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کما رہے ہیں گھر پہ ہی کہیں آنے جانے کا نہیں مشکل نہیں دقت اٹھانی نہیں پڑتی ہمیشہ گھر پہ رہتے ہیں بیوی ب ان کے ساتھ رہتے ہیں ہے ایسے ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ پر سب کی اپنی اپنی مشکل ہے اپنا اپنا کہتے ہیں نظریہ ہاں
وہ جو کہتا ہے نا دور سے دیکھنے سے تو پہاڑ بہت اچھا لگتا ہے وہی اسی طرح ہے سب جگہ ہاں اس میں کتنے کانٹے ہیں کتنے جنگل ہیں کون سے کون سے جانور ہیں وہ وہاں پہ رہنے والوں کو پتا چلتا ہے
جب پیر رکھیں گے ہاں جب پیر رکھیں گے جب شبے گا تبھی
چپ چپڑ گا تو احساس ہوگا ہاں ارے یہ بھی چلو یہ بھی مشکل ہے بول کے بہت خوبصورت ن ہاں بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے
سی سمجھایا آپ نے
ہاں ہر ہر ایک جو بھی کام ہے ہر اسی طرح کا اسی طرح کی دقتیں رہتی ہیں ہر کوئی کام جو دوسرے کا کام ہوتا ہے یہاں کھڑ کے بول دینا بہت آسان ہوتا ہے اس کا تو کیا بہت سمپل ہے گلک بہت آسان سا کام کرتا ہے بلکہ
سب جب جب اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو اپنا اپنا کام اپ اپنے کو کچھ مشکل میں ہی لگتا ہے سب کے سب کے کچھ وہ ہوتے ہیں نا اصول قواعد و ضوابط ہوتے ہیں سب کو فالو کرنا پڑتا ہے تو مشکل ہی لگتا ہوگا دیکھنے والوں کو اچھ چالک
اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے کام میں ماہرین ہو جاتے ہیں تو تب ا وقت تھوڑا ان کو چلو ٹینشن بنا ٹینشن کے کام کرتے
آسانی لگتی ہے
جی بالکل
اچھا تب تک سب کو دقت اٹھانی ہی پڑتی ہے ہوں اور سیکھنے میں بھی کتنے اتنے سارے پیسے لگ جاتے ہیں وقت لگ جاتا ہے وہ بھی کوئی تکلیف دوسرا نہیں سمجھ ست
وہ ہے بالکل ہے
صرف اب جو آرام پا رہے وہی لوگ دیکھتے ہیں پلیں اٹھے اتنی دور آئےیں وہ کوئی نہیں دیکھتا
وہ کو نہیں دیکھتے ہاں وہ نہیں دیکھتا
خام پہ ہیں وہی لگ وہی د دکھائی دیتا ہے لوگوں کو
بالکل بالکل
یہ بھی سوچنا چاہیے ہوں اگر اگر آپ اتنی آرام سے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں تو آپ کی پچھلی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی
ہاں کتنا ٹول کیا کہاں پہ گئے کہاں رہے کبھی کھایا تو ھایا کبھی نہیں کھ کھایا تو نہیں کھایا وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی کتنی دقتیں اٹھائیں
وہ کوئی نہیں پوچھتا بھی نہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں اس بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں بس آپ جس مقام پہ ہیں وہی میں وہی دیکھتے ہیں وہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چلو
ا یہ ہاں چلو یہ تو فرسٹ کلاس ہاں فرسٹ کلاس ل کر رہے بلک ہاں ہ کر صحیح ہے
دنیا ایسی ہی گا
بالکل بالکل صحیح فرمایا
بربت
اور بتائیے ہوں اور بتائیے
نا نذیا بتا دیا ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں سب کا اپنا اپنا کام اپنی اپنی مشکل ہوتی ہی ہوگی جب بس دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ اور اچھا بہت کیا کہتے ہیں اسے آرام دہ زندگی لگتی ہے
ہاں بالکل ہر کسی کو دوسرے کی زندگی آرام
آرام دہ ہی لے ہوتی ہے
کرریک اور
بچوں کا بھی خود کچھ ایسے ہی ہے بچے بھی جب اسکول سے آتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں اس کے ممی کتنے اچھے ہیں اس کے اس کے پاپا کتنے اچھے ہیں جو پوچھے وہ دے دیتے ہیں ایسے بولتے ہیں ہاں ان کو ہمارے بچوں کے وہ بچوں کو اگر پوچھیں تو ہمارے بچوں کی زندگی اچھی لگتی
اچھی لگ ہاں
جان ہوم ورک کرا دیتی ہیں کچھ کمپلینٹ نہیں کرتی ان کی امی اچھی لگتی ہے ہمارے بچوں کو دوسروں کی امیاں ابو اچھے ل ت ہیں بچوں کا بھی یہی حال ہے سب سب میں کیا کہتی ہوں دنیا ایک ایسی چیز ہے انسان جو ہے اپنی زندگی سے مطمئن ہی نہیں ہے چاہے وہ بچے ہوں
بچے ہ ب
کچھ بھی ہاں اپنی اپنی اپنی زندگی سے مطمئن ہی نہیں ہے خوشی نہیں ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ چلو اتنا ہے ہاں بس جتنا ہے اتنا کافی ہے یہ کوئی نہیں کہتا آج کل
سب اپنی اپنی ریس میں مدن ہیں جیسے عامر خان پیداروش ہے
مطمئن ہونا چاہیے اپنی اپنی زندگی سے
بالکل ہونا چاہیے مطمئن ہونا ہاں وہ مطمئن ہونا چاہے جو ہے وہ اپنا دماغی یہ ہے
ہوں ذہنی ذہنی صلاحیت بھی ہے ذہنی نظریہ ہے بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے خود کو اب جتنا جو ہے اتنا کافی ہے ہمارے لیے اور اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا یہ نہیں سوچتا تلگ اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا یہی سوچتے ہیں
یس کا بالکل صحیح فرمائی آپ نے
ہوں
ہاں
سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اس لیے
ہوں
جی معاشرے میں سماج میں سب ایک سے آگے جانا چاہتے ہیں دوسروں سے آگے نکل
ہاں وہی وہی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے سب اپنی ریس میں مگن ہے
ہوں
اور کیا کھائے ویسے سے کھانے میں
کھانے میں ایسے ہی کچھ عمدہ تو نہیں تھا اور کام چلا لیا
ارےے ٹھیک ہے ویسے بھی اللہ کا شکریہ وقت پہ جو بھی مل گیا مل گیا بس
ہاں وقت پہ جو آیا وہی
ہاں وہی شکریہ
چل گیا چل وہ بھی ٹھیک ہے بکے
اچا اچھا ٹھیک ہے رکو میں پھر پال سکتا ہوں تھوڑی دیر میں اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ